و وعلیکم السلام
کیا حال ہے ٹھیک ہو
بس جی ٹھیک شکر اللہ تالی
گھر پچ سب ٹھیک کیا
ہاں شکر اللہ خال سبٹھیک ہے
خود ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ تالی سب ٹھیک
ہو گی آئز م میں فرق
ہاں تھوڑا بہت فرق ہے آجاں
آج نکلے ہو کام سے
نہیں ادھر ہم پانی نکالیں گے آج
پانی چڑھ گیا پھر سے
اور اور رات کو اور چڑھ گئے ہیں آج
ہ ہ ہ آ آیا موٹی شوٹر والا
اتنا پانی نہیں ہے اب خود نکالیں گے ہم پانی
پھر بیمار ہو جاؤ گے کسی مزدور کو لگواؤ نا مگا کو پچاس روپئے دے دو آپ کو جو آئز میں انفیکشن ہے
اپ اسی کے ساتھ دیکھیں گے بات کریں گے اسی کے ساتھ
آاںکھود زیادہ ہی انفیکشن ہو جائے گا نا آنکھوں میں
نہیں اب اسی کے ساتھ کریں گے بات آپ نکالیں گے دیکھیں گے کیا کریں گے
ٹھیک اور کیا کر رہے ہیں وہ ابھی
بس بیٹھا ہ ادھر
ہاں
ہاں بیٹھا ہوں
اچھا ٹھیک آ جانا ہے وہاں ڈسپینسری کے ہاسپٹل
ہاں ہاں ہاں
وہاں کتنے بجے وہ ڈاکٹر یہاں یہ آتا ہے شاید وہاں ڈاکٹر یہیا بیٹھتا ہے
ساڑھے چار ساڑھے چار بجے آتا ہے ساڑھے چار بجے
وہ لیتا ہے کچھ فیش ہی
فیس نہیں لیتا ہے فیس فیس نہیں لیتا ہے
میں نے سنا وہ بڑا اچھا ڈاکٹر ہے
ہاں ہاں وہ بہت اچھا ڈاکٹرٹر
کہ انسان کی قسمت کہاں کس کو فرق ہو جائے ہے نا
ہاں
پھر کی شاعرہ کے ساتھ اور کوئی کال اچھا ٹھیک
ایکیک دیکے
آپ کی وائف کو پھر اٹھتی تھی کال وال
ہاں ہاں اس کووٹ کی تھی کال
پھر وہ ایرر ہوگا
ہوں
اچھی بات ہے
ہوں
اور لفٹ این چاہ پی
کبھی نہیں پی
آب مگا کو کچھ پیسے دے دین خود نہیں گند پانی نکالنا
ہاں اسی کو پیسہ دے گی
چھوٹو والوں کو بھی پھر سے پانی چڑھ گیا
نہیں نہیں ادھر نہیں چڑھ گیا
پی
ادھر نہیں چڑھ ج
آب آج آج بند ہی ہےا مال وال کچھ نہیں نکالا
نہیں نہیں حج نہیں نکالا ہے
ہاں اگر پانی ہے تو اندر کون آئے گا
کوئی نہیں
ہے نا
ہاں
اور
بس ٹھیک شکر اللہ کااں
س ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ خف سب
گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ سب
ابھی کیا کر رہے ہو ہو
ادھر ہی بس ایسے ہی بیٹھے
خبر شاید اب آج پھر سے بارش ہے
وہی بولتے ہیں نا پھر کیا آج بارش
کل تک ہے شاید
ا پھر سے یار بج
اس بارش نے بھی بہت نقصان کیا ہیں
بہت
ہاں
بہت بہت لکھتے
ان
اور چائے وائے پی
ہاں میں نے چائے پی مجھے بیٹی تنگ کر رہی تھی بازار بازار میں آئی سیدھے اس کو اسکول ہی ڈالا آج آدھا گھنٹہ پہلے ہی ڈالا
اچ سا ٹھیک
اب وہیں پہ ہوں تو پھر دس پندرہ منٹ بیٹھوں گی تو چلی جاؤں گی گھر
ٹھیک ٹھیک
ہاں اور کیا بس
اور سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے آپ سناؤ آپ ٹھیک ہو آپ کل بول رہے ے مجھے دوسر آئی میں بھی انفیکشن لگ گیا
تو آج اس کو تھوڑا فرق ہے
فرق تھی
ہاں ہاں آج تھوڑا فرق
آپ کو بھی ہو گئے لگ بھگ آٹھ دس دن اس کو آپ اس کو ٹائم لگتا ہے جانے میں
ہاں ٹائم لگتا ہے اس کو بہت
وہ آئے ہیں وہ وہ ببلو وبلو سیا ویا وہ آئے ہیں
نہیں نہیں
پھر وہ کیا رکھتے ہیں انلہن توھر نہیں آتا وہ پھر دے دیں آپ لوگوں کو پیسے ویسے جب آپ وہ پانی شانی موٹر ووٹر لگا تو مز دور وز دور لاتو
ہاں دے گا کیوں نہیں دیتے
کہ وہ پھر اور کوئی کام کرتے ہیں ان دنوں
نہیں نہیں کوئی گھر میں بیٹھے ہیں
اچھا اچھا
چلو اب موسم بہتر ہونا چاہیے پرسوں سے بہت سارے بچار غریب لوگوں کا نقصان ہو گیا
اس بارش کی وجہ سے
اور چائے پی
ہاں چائے پی چائے پی
بسما سےکی پھر اور کوئی کال
نہیں ابھی نہیں کی
ابھی پہلی ہی کال کی
ابھی نہیں کی تھا
ابھی میرے ساتھ پہلے ہی کال کی
ہاں ہاں پہلی سال
اچھا ٹھیک
جی
باقی سب بڑھیا
ہاں شکر اللہ کا سب ٹھیکیک
پھر کیا ہوا وہ آگ والے پیسوں کا ڈسائڈ
ہ
جو آ کےے والے پیسے ہیں نا ان کا اس کا کیا ہوا پھر ڈسائڈ
ابھی تو پتہ ہی نہیں میں نے ابھی پاپا کے ساتھ بات نہیں
کچھ تو نہیں بولا پھر وہ سترہ ہزار روپئے پاپا کو ہی دنے جی
اور
اور کیا
اور ٹھیک
ہاں میں ٹھیک ہوں بس بولا نا بیٹی کول آیا آدھا گھنٹہ پ لے یہدپ اب اسی وہ کھیل رہی ہے اوپر میں دیکھ رہی ہوں کیمرے میں وہ جائے گی کلاس میں تو میں چلی جاؤں گی
اچھا ٹھیک ہے
ہاں
چ چلو اچھ
بازار کیی بہت لت لگئی ہے کسر بازار جانا ہوتا ہے بازار جانا ہوتا ہے بڑا تنگ کر رہی ہے بازار جانے پہ باقی ہے اس کو تھوڑا فرق لیکن بس اس کو بازار جانا ہوتا ہے بازار جانا ہوتا ہے
ہوں
اس کو عادت ہو گئی نا یہ دو تین مہین سڑک سڑک گھومنا اب وہ ب رہی مجھے بس بازار جانا ہے
ٹھیکا سے
اور کیا آیا اب مگا پانی نکالنے
ابھی آئے گا اس کو فون کیا وہ آئے گا ابھی
وہ بچارے کو پھر دے دینا اچھے پیسے
جلائے گا ا خو ب چارے گ
پھر آپ ماما جی ماما جی سے بھی کلیکٹ کرتے ہو پیسے
وہ کہاں دے گا وہ ادھر تھوڑی بیٹھتا ہے وہ کہاں دے گا
آصریم جو لگتا ہے پھر سارے شٹروار کی جو جو بیٹھتا ہے وہی وہی دیتا ہے
ہاں
اس کے مارکیٹ سے تو مت آیا ہے پانی نا
بات
ٹھیک ہے وہ نکلے ہیں میری میں نے اس سے کل وہی وہ والا مارکیٹ کھلا ہے آج
ہاں ہاں
وہ کل بولا چھوٹ چھوٹو کو تھوڑا ہی سامان ٹھیک ہو گیا زیادہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے بہت سامان چھوٹوں کا خراب ہی ہو گیا ہے الیکٹرانکس ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے پھر
ٹھیک
ہاں بولا اس کو بڑا پریشان ہو گیا بو تو جو اس کو نقصان ہو گیا آگ توشن آئی صحیح کہا میں سب ا رہے ہیں گھر پہ کھسو ز ر انشاء اللہ ہاں بو بالا نہ نہ ہاں
ہاں
کیا بول رہے ہو
ہاں اس کو ہو گیا بہت نقصان
ہاں کیا ہی کر سکتے ہیں رائے جی نے بولا اس نے میرا دل
فوپو اس سے پہلے ہوا تھا کہ اس کے بعد ہوا تھا ائیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپ ائیے ہاں اپ ائیے ہا
اسی دن شام کو وہ گئی تھی نا وہاں اسی پھر نیکسٹ ڈے آیا تھا اس کو نقصان
اچھا ٹھیک
ہوتا ہے کسی کا دل بھی ٹوٹ سکتا ہے
ہاں
اسی شام کو اس کو بولا تھا نا وہ یہ یہ بو
ہو
پھر صبح ہی ہو گیا تھا اس کو نقصان
اچھا
ہاں
کیا کر سکتے ہیں قسمت کی بات
بس ٹھیک ہو ابھی جاؤں گی گھر واپس
ہو پھر میں کروں گا ادھر سے ایک دو کال
ابھی نہیں پہلے میں گھر جاؤں گی میں جاؤں گی نا اب رستے میں تب میں بولوں گی کرو
پھر وہی بات
ٹھیک ہے نا
تو ٹھیک ہے
پھر میں ہے نہ شور
کوئی بات نہیں
اور باقی ٹھیک ہے چلو بلاؤ آپ ماگا کو کر واؤ واپ وہاں پانی وانی صاف
کوئی بات
ٹھیک ہے
اوکے
اوکے اللہ حافظ